کوواچے
وعلیکم السلام بھائی بھائی مجھے ابھی آدھے کالس کو ہو گئی تھی ہاں شکر کا گھر میں سب ٹھیک ہے جبھی آدھے کالس کو ہو گئی تھی تھری پوائنٹ ایٹ
بھائی پت ہے بھائی ایک کتنی و کال ہے بھائی
کتنے بھی
بھائی نائن وی کالج ہے بھائی
بھائی غلط بول رہے ہو بھائی کیسے نائے
ابے بھائی میں نے بھائی میں نے دیکھ لیا بھائی میں نے کانفرنس ڈیش بورڈ پر دیکھ لیا بھائی
بئی اس میں سے تھی نا ایک دو کال دو گئی نا غلط ہم بھائی اس میں سے دو
ہاں وہی بتا رہا ہوں نا میں بھائی ناؤ کال سے ٹوٹل ٹوٹل ہو گئی ہے ٹوٹل ہو گئی ہے یار بائی چھ کال بائی چھ یا ساتویں کال ہے بائی
ساتھی کال بھائی دیکھو سات بھائی بھائی بھائی میری بات سن بھائی سچ ہی کال ہے سچال ہے ساتویں کال سے پہلے میں نے دو کالس کی نا پرسوں آپ کے ساتھ ہی ایک ف کے ساتھ اور آپ نے کے ساتھ فون کے اٹھایا یاد ہے
ہاں بھائی بھائی
نائن کالس ہو گئی نائن کالس میںجھ ابھی اور میں فم کے ساتھ ابھی کروں گا چار کالس
ہاں بھائی بھائی آپ کو کہاں برابر چار پر ہو جائیں گے بھائی
کیوں
آپ کو دوئی دئی ہو جائیں گی نا بھائی وہ کرے گا نا بچارا دو آپ کو آگے دو کوئی نہیں میں وہ لے کر بول رہا ہوں نا بھائی
ہو گئے تھرٹین کالس تھرٹین کالس میں پھر ک سجھو کل ہم کریں گے پانچ کالس ہو گئے تھرٹین اور فائیو ہو گئے
کریں گے نا ہم ان شاء اللہ پانچ کال بائی برابر ان شاء اللہ پانچ کال بھائی جان نا چاہیے بھائی میرے کو بھائی
انشاء اللہ رکھیے گا بھائی مجھے ایٹین کالس کو کتنا ہوگا آپ کے حساب سے پرارس وغیرہ ہو گیا
بھائی ایٹین کالس کو برابر بھائی آپ کو اٹھارہ سترہ سو پندرہ سو میں رکھوں گا بھائی ٹوٹل ایٹین کالس کو بھائی
پندرہ سو روپئے
ہاں بھائی کم ہے پندرہ سو روپے بھائی
نہیں بائی کم نہیں بھائی آئی لو یو بھائی
ہاں بھائی اب تو خوش ہو جاؤ گے بھائی آپ کیا لاؤ گے پھر پندرہ سو روپے میں بھائی
بھائی پیسے جمع رکھنے بھائی پیسے نہیں ہے کیونکہ وقت
پیسہ جمع اچھے سے پھر کھائیں گے کچھ بھائی پھر جائیں گے ریسٹورینٹ میں بھائی
ہاں بائے
ہاں بھائی پھر مزے شزی کریں گے
ہاں بھائی سروے آتا بھائی سروے ز
ہاں بھائی بھائی سروس ہے اچھا تو کال یہ ہے مجھے جتنا لگتا ہے بھائی بھائی بھائی بائی سونا بھائی دو دن میں ہی پیسے آتے سروے کو لگتا ہے ہفتے ڈھ ہفتہ لگتا ہے بھائی
اس حساب سے آج بھائی اس حساب سے باقی حساب سے سروے اچھا ہے نا
ا بھائی اس میں بھائی اس میں آپ تھکو کے نا سبمٹ کرتے کرتے بھائی بھائی انگوھا تھکتا ہے بھائی میں نے پھر آٹو کک کر لایا بھائی بالک پھر انگوٹھے میں درد تھا بھائی
اچھا یہ بات ہے بھائی یہ بات ہے
ہاں بھائی
اچھا کوئی بات نہیں بھائی اور بولو بھائی
ہاں بھائی اور بولو آپ
بھائی آپ کو پت ہے جو میں کالس کرتا ہوں نا آپ کو
ہاں بھائی
اس میں مجھے افیکٹ کم ہوتا ہے جب آپ کرتے ہو مجھے اس میں افیکٹ زیادہ ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے
ہاں بھائی بھائی بھائی یہ ہوتا ہے بھائی افیکٹ ہونا چاہیے بھائی بھائی جتنا جتنا افیکٹ ہوتا ہے نا بھائی اتنے پیسے آتے بھائی بھائی دیکھو ہمیں دس کو آدمی پانچ ہو گئی ہیں نا افیکٹ بھائی
ہ
ہاں بھائی اس میں ہوتا ہے برابر پیسہ بھائی
اچھا سنو بائے کیا مطلب کیا مطلب دس کالس میں پانچ ہو گئی ہے مجھے
ا بھائی دس منٹ میں پانچ ہو جاتی ہے نا افیکٹ بھائی وہ اس میں برابر پیسے آ جاتے ہیں بھائی
کہاں ہو جاتے ہے برابر بھائی مجھے آدھے کال چار ہے آدھے تین ہے
ب بئیت تیر کو کیوں تین ہے بھائی آپ کو وہ ہوں گی نا بھائی آپ مطلب بات کرتے ہو بھائی ویسے بھائی آپ کرتے ہو بھائی ایسے آ بیٹھے ہو نا آپ دیکو آپ جسے بیٹھے ہو نا چپ کر کے اسپ کو بولنا ہے اچھا اچھا ہاں ہاں بھائی ب تتا پتا ہوں
بدل لینے والال مت ڈرو ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو کیونکہ
واہ واہ واہ ماشا اللہ ماشاء ال ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر
و نہیں گالے کچھ تو ہے جس کے پردہ داری ہے مرزا غالب مرزا غالب پیار و مج سے ڈرتا میں پیار تو ہو جاتا ہے ایے کرتا کون ہے ہاں کر پیار میں جان بھی قربان پر پتا تو چلے کون ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ
ن ر ن سے لگتے ہو کوئی ترکیب بتاؤ منا
ا
ج
ہ ج ج
غالب ہم کے منت رکھ دیں گے پتا مسکرانے کی
وہاں مسکرانے کی عادت ہے بہت ہم کو بھائی
آتا ہے کبھی صبح تو کبھی ش سوچتے ہیں کہ پ لے دوسری محبت لیکن پھر محبت کا انجام یاد آتا ہے دل کی کتاب میںال ان کا تھا ات کی نیند میں خواب ان کا تھا کتنا پیار کر د جب ہم نے پوچھا مر جاؤں گے تمہارا بنا جواب ان کا تھا ہوئی جب دنیا اب ہمارے پت سب سے پہلے والارا نام تھا
وہ وہ وہ وہ
یہ ہے وفات مت مانگو کسی سے بات تم قسم کی بات کر وہ لوگ قرآن پر ہاتھ رکھ کر بدل جاتے ہیں کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا وہی تو نظر آتا جب کچھ نظر نہیں آتا
ہاںاں
بائی آخ فل آپ پورا شو کرو م میں نے جتنی کالس کروں گا پرسوں تک وہ ایک ساتھ آئیں گے پروسیسنگ میں
ہ ہاں بییا جیسے مے کو بھائی بھائی میں نے کہ تھے کٹ کے سر دس کو مجھےئے دس کے برابر ہزار روپیہ
ہزار روپئے آیا
ہاں بھائی میں نے توپ کو اسیے پتا ہے میرے کو ہزار روپیہ آیا اور اوپر سے ایکٹا ایکسٹرا آیا ایٹین روپ ایکسٹرا آ
اچھا ٹھیک بائی
سمجھ آ رہا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو پرسو بھی پرس بھی ہم نے کی تھی پرسب بھی ہمیں کی تھی گی اس میں ہو گئی تھی دو ریجیکٹس کیا س میں آ تھر نو سو نو سو اٹھارہ روپیئے
بھائی مجھے ایک بات بولو بھائی اب مس برابر اب کو ہر کالز پ افیکٹ ہوتا ہے چ چھ منٹ پانچ تین منٹ چار منٹ
ہاں بھائی مجھے تو ہو گئی تھی تین منٹ بھائی صبحائی پہلی کال ہوئی آبرار کے سھ تین منٹ بھائی
پھر مطلب اس سے کچھ ہوگا
بھائی اس سے نہیں ہوگا بھائی اس میں کیا اس میں اگر تیس پہ آئیں گے بھائی وہ ہو گیا وہ ہو گیا سکسٹی روپیز بھائی ٹوٹل
اچا ٹھیک باائے
ایسے چڑھتا ہے بھائی ہاف کا ہاف بھائی ہوتا ہے بھائی پچاس آئیں گے تو سو برابر بھائی ہاں بہرا بل ہوتا ہے
اچھا ٹھیک پ
اچھا بھائی ہاں بائی
ار بائی
اور بتاؤ ابھی بھائی اور کیا بتاؤں بھ ایے ٹائم بھی یہاں سے ہمارا ٹائم بھی جا رہا ہے بھائی
ہاں بھائی جا رہا ہے ٹائم جا رہا ہے
ہاں بھائی کل تک ٹائم چا ہے بھائی میں ابھی سوؤ گاب سوؤوں گا اچھے سے بھائی یار
بائی میں بھی سوتاا اب
ہاں بھائی اب میں سوؤوں گا نا بھائی ابھی اچھے سے بھائی مجھے نیند چڑ رہی ہے بہت بھائی بائی میں ابھی کہوں گا پہلے اپنی ڈارلنگ کے ساتھ بہت بھائی
ابھی بولا مجھے نہیں کرنی اس سے بات آپ بولتے ہو کرنی ہے
ہاں بھائی میں کرتا ہوں نا بھائی ب اس کو پھر ملال ہوتا ہے نا بھائی میری جوانوں کو بھائی بھائی بھائی اس کو میں ابھی بتاؤں گا نا بھائی
بھائی ب جان آپ کو کسنی ت
ارے بھائی وہ تو آپ نے ہی تھی میں آپ کا شکر گزار ہوں بھائی
بائی بائی اس کی فرینڈ کو مگر ہو گیا کیا
ا مجھے پتا ہی نہیں ہے بھائی اس کی فرینڈ کو کیا ہوگیا اس کی فرینڈ کو کم ر وہ تو مجھے پتا نہیں ہے بھائی پوری بات بھائی وہ آپ کو پتہ ہوگی ن اس کو کیا ہو گیا ہوگا بھائی
بائی اگر اس کو کچھ نہیں ہوا ب کچھ نہیں ہوا تھا ہم مزہ کر رہے ہو چل بھی
اب ایس کوئی موجی اب میں اس کو موج بھیج رہا ہوں بھائی اب میرے ساتھ بات کرو بھائی اپنی بندی کو بھائی یہ روڑ گئی ہے بچاری اب کیا اب کیا بات کرو گے ایک بجے
اس کو بتا میرے سے بات کر رہے ہو
ہاں بھائی اس کو کہاں پتہ ہے میں آپ کے س اس کو میں نے بولا میں فون چارج پر رکھوں گا بھائی بھائی مجھے لگتا ہے وہ سو گئی یا بھائی
ہائے ہائے بھائے کرو آپ تو میرے ساتھ بات بہت آ
ہاں بھائی کر واپس کے کے ساتھ بچاراری ا کے کے ساتھ بات بائی ہاں بھائی وہ اس کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے بھائی وہ ر اٹتے ہیں پھر بچارے بولتے ہیں میں نے کوئی ریلیشن نہیں رکھا پھر آپ کے ساتھ جب آپ مجھے ب ٹائم ہی نہیں یہت ہو بات اس بچار کو بھی ٹائم دینا ہے
بھائی کاں گ تھ بھائی
بائک کدھر جاتے بھائی ہم گئے تھے آج سنوکر کھیلنے میں بہت مزہ آیا ہم کو سنوکر کھیلنے میں بھائی وہاں پر تو بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے بھائی
ہاں بھائی یہ غلط بات ہے ویٹ کرنا
بائی ادھر پہ تو ایک گھنٹہ ویٹ کرتی ادھر پہ اندر پت ہی نہیں چلتا ہے اندھیرا ہو گیا یا صبح آ گئی اگر وہاں پ پر کوئی کھیلے گا تو اس کو پتا ہی نہیں چلے گا وہاں سے کیا ہے حال چال بائی یار اس سیدھا وہ لگژری وہاں پر لگژری وائب آتی ہے
بھائی میں اس کا نمبر بھیجوں گا میں سولوں گا گ کون ہے نا بھائی
ہاں بھائی
ہاں بھائی اور بولو بھائیار
بچھ ے بھائی وہ بتائے گا نا آپ کیا کر رہے تھے بولنا تھا میں کر رہا تھا اپنی ڈارلنگ کے ساتھ بات
ٹھیک ہے بھائی
ہاں بولتا ہے اسی لیے وہ م د نہیں واپس ہو گیا میں نے آپ کو کی کہا لحظ لہاظ نے مانا ہے اس کو اس کو پت نہا ایسے ہی لحاظ نے مانا ہی نہیں چلو بھائی بیٹھو آپ اللہ کے ہمے بھائی شکریہ اللہ